سلام آپ ٹھیک ہو اور ست ٹھیک ہے بس دعا آپ سناؤ آپ ٹھیک ہو بس شکر اللہ کا آپ کے یہاں پہ سب ٹھیک ہے
شکر شکر ہماری کہاں بات ہوتی ہے اب اسی کے ذریعے ہمارے کی بات ہوئی ہاں
اور
بس دعا
وہ کر یہتے بس بی ٹی ہی ہوو ہاں ہاں
اچھا ٹھیک مہمان چلے گئے ہیں
ہاں ہاں ہاں
اچھا ٹھیک آپ شور سے دور چا ورنہ پیسے کٹیں گے اس کو ہاں آپ وہیں پہ رہتے ہو جہاں پہ مہندی دی رہتی ہے
نہیں وہ رہتی ہے مجور نگر میں
ہاں ہاں میں نے کہاں جو جہاں پہ ان کا مائکا ہے
نہیں نہیں ہم رہتے جہاں پہ اس کا ننی حال ہے ہم وہیں پہ رہتے
اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک اچھا میں نے ان کو بھی میسج کیی ٹھیک ہے یہ کرو آج مجھے نہیں
مجھے نہیں ہوتا ہے اس کو نہیں ہوتا ہے مجھے بہت نہیں ہو پا رہی ہے اس کے ساتھ پتا نہیں اسی خالی اسی کو میں نے ایک ر کو کیا اس کو اچھے سے ہو گیا
اس کو بولنا تھا آپ کو ریفریش کرنا جب آپ بھی ریفریش کرو گے وہ بھی ریفریش کرے گی تو پھر ہو جائے گا
فون میں یہ نیٹ ورک پرابلم ہوتی ہے اس کو
اچھا ٹھیک ہاں اس کو نیٹ ورک ایشو بھی ہوتا ہے نا دٹس وائی اس کو ہوتا ہے نیٹ ورک ایشو میں نے اب کل وہ اکارا ہے نا میری فیری بہن اس کے ساتھ کیا تھا تو پھر اس نے اس کو میں نے بولا اس کے ساتھ میں نے پانچ پانچ کیے تھے اس نے بھی میرے سات پانچ کیے تھے میں نے بھی پانچ کیے تھے میں نے پھر اس کو بولا اب آپ کسی کام مہندیدی کا نمبر دے دو اس نے کہا میرے پاس تھا آلریڈی بٹ مجھے نہیں پتا تھا وہی چلاتتی ہے وہ والا نمبر کہ نہیں پھر بولا ہاں ہاں ان کی کزن بھی ہے تو اس کو بھی کرو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں دے دو اس
اس کے ساتھ میں نے کی نا اب اس نے بولا میں دوں گی کزن کا نمبر تو میں نے بولو کوئی نہیں آپ دے دوں
ہاں ہاں اس میں کیا ہے اس میں آپس میں ہی کر سکتے ہیں ہم لڑکیاں
کیا
ہاں ں میں نے کہا اس کواسے ہی بس ٹھیک آپ بتائیے میں پامپور میں ہی رہتی ہوں نا
اچھا اچھا ٹھیک
وہ میری چچیری بہن بھی اور مسری بہن بھی ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہے نا ہاں یہ انہوں نے ایک کام دیا تھا تو وہ مجھے کب سے کافی ٹائم سے بول رہی میں اس کو مان ہی نہیں رہی
مجھے بھی مہندی لگاو کے بولا میں بول رہی تھی اس کو اچھا کل پرسوں اصل میں گھر میں تھوڑی سی تھوڑی بہت پرابلم تھی میری جیٹھانی بیمار تھی تو مہمانوں کو آنا جانا لگا رہا تو مجھے ٹائم ہی نہیں ملا آ پرسوں سے تھوڑی تھوڑی بات ہو پا رہی ہے تو
نہیں اس میں نکال سکتے ہیں اگر ہم آدھا گھنٹہ ہی نکالیں گے نا تو ہو جائے گا ایزیلی تو میں میں اس کو کب سے بول رہی ہوں پچھلے سال اس نے مجھے بولا میں نے اس کو بولا نہیں نہیں یہ فراڈ ہے کرو تم میں نہیں کروں گی
وہی میں نے بھی بولا
میں نے اس کو بولا نہیں یہ فراڈ ہے میں نہیں کروں گی جاؤ یہ کیا ہے یہ کچھ نہیں پتا ہی بولا وہ جو مجھے پیسے آئے اس نے مجھے پیسے بھی دکھائے ایون پیمنٹ بھی اس کی دکھائی میں نے کہا نہیں میں نہیں مانوں گی یہ پتا ہی نہیں کیا ہے پھر اس نے بولا نہیں کرو آپ پھر میری جب ساری کزنس نے کیا نا لاسٹ میں میں نے کیا
ابھی ہم دو کازنس کر رہے ہیں میں اور مہندی ابھی ہم ہی دو ہے اور وہ دوسری کزن کی بیٹی ہے لیکن وہ کالج جاتے ہے اس کو ٹائم نہیں مل پاتا ہے وہاں سے آ کے جاتی ہے ٹیوشن اس کو ٹائم نہیں ملتا ہے اس کو جب بھی میں فون کرتی ہوں نا وہ بولتی ہے تتلی میں ابھی بزی ہوں تتلی میں کالج میں جتنے میں آئی ٹیوشن ممی بولا کرو یہ ایپ ہی ڈلیٹ
ہا ہا پھر اب اس کی ایپ سے آپ کر سکتے ہو نا اگر وہ نہیں کرے گے
وہ مت دور ہے نا
نہیں اپنے فون میں لاگن کرو تو کرو
مجھے اپنے ا ٹاسک کیسے ہی تھے تو اس کے کہاں کرتی میں نے ابھی خالی دو کیے ایک میں نے مہندی کے ساتھ کیا تین دو میں نے اس کے ساتھ کیے تین یہ ہے چوتھی کال بس
اچھا آپ نے ایک ایک ہی کی
ابھی میں نے نہیں اس کے ساتھ میں نے اقرا کے ساتھ دو ب بار کیا کل ایک بار آج ایک بار ہاں ابھی اس کے ساتھ تین ہے مہندی کے ساتھ ایک ہی اس کی اس کے فون پہ مجھے فون ہی نہیں جاتا میں نے بولا چوڑو یہ ٹاسک مجھے ضایع ہوتے ہیں
نہیں کروں گی تو اب اقرا نے بولا میں دوں گی کازن کا نمبر اور اس کا نام نیلم ہے تو آپ اس سے بات کرو میں نے بولا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے دے دو
ہاں پتا ہے میں نے کب یہ لاگ ان کیے ہیں پتہ ہی نہیں کب پندرہ دن ہو گئے تب سے میں نے کیا ہی نہیں
پندرہ دن ہو گئے مجھے لگتا ہے مجھے ایک مہینہ ہو گیا لیکن میں نے یوز ہی نہیں کیا ٹائم ہی نہیں مل پا رہا تھا کیسے کرتے وہ
مجھے بھی ٹائم نہیں ملتا ہے اب مجھے سمر ویکیشنس ہو گئی نا
سا ا اگر آپ کو یقین ہو جائے گا نا میں دن میں دو یا تین بار واش روم جاتی تھی
خدا کی قسم مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا تھا مہمان اتنے آتے تھے تھے اتنے آتے تھے اوپر سے پہلے جیٹھانی کا اس کو ہو گئی سرجری اب وہ اس کے بعد نانند کا بیٹا ہے اس کو ننی حال میں ہی لگی ہمارے یہاں پہ تو پھر اس کو آریشن کیا اس کو ہینڈ کو پھر وہ یہ میری ند کو پیر پھسل گیا اس کو ڈسک نکلی تو پھر وہ میں بیٹھی تھی اب انہیں کے ساتھ تو
اچھا ٹھیک نہیں میں بھی میں بھی صبح سے شام تک ہاسپٹل میں ہی ہوتی تھی اب کیونکہ ایس ایم ایچ ایس میں ایس ایس ایچ میں ہر کسی گورنمنٹ ہاسپیٹل میں شفٹنگ ہوتی ہے نا میں اجیا
اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک یہ بھی اچھی بات ہے کبھی کبھار ضرورت تو پڑتی ہے
ہاں بولا کرنا نا آپ پہن د دی کو میں پھر کرتی ہوں ہاں آپ ہاں آپ ڈائریکٹ کال کر سکتی ہو
اب نمبر ہے ایسے ایسے ٹائم پہ تو ضرورت پڑتی ہے
ہاں ہاں ہاں
یہ نا جہاں میری جٹھانی رہتی ہے نا وہاں پہ لڑکی ہے وہ ایل ڈی میں تھی وہ بلڈ بینک میں ہے اب جب میں اس اس کو دیکھتی تھی نا میں میری جیشھانی بول رہی تھی تو وہ ہاں ہے اب چلو نا اب اس کو کیا کرنا ہے پرسوں جب میری بہن بیمار ہو گئی نا خدا کی قسم وہ مجھے بول رہے آپ مجھے خالی بولو ایکرا دیدی آپ کچھ بولو نا آپ کو کیا چاہیے میں نے بولا مجھے کچھ نہیں چاہیے پھر ہمیں بلڈ کی ضرورت پڑ گئی پھر جیجو نے بولا میں نکالوں گا اس نے مانا ہی نہیں
تی ہوں میں
اس نے مانا ہی نہیں بولا نہیں کرا دی تی آپ میرا فائدہ کیا ہوا پھر الی میں آپ کیا بول رہی ہو چیز کو آپ بلاڈ نکالو میں نے بولا نہیں یہ رول ہے بولا پلیز آپ ایسی بات مت کرو اس نے کہاں مانا اس وہ خود گئی بلڈ بینک میں کو کو لیا میری سسٹر کو ویل چیئر پہ تو بولا آپ جاؤ باہر آپ جا باہر آپ آپ کے ساتھ میرا جھگڑا ہو جائے گا آپ جاؤ باہر میں نے بولا پھر میں نے پھر جیٹھانی کو بولا میں نے بولا آج مجھے لگا کہ نہیں ضرورت پڑھتی ہے
جی ہاں ہاں ہاں
ہاں ضرورت پڑتی اس لیے میں نے آپ کو بولا کہ ضرورت کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے
ہاں اور میں او ٹی میں ہی ہوتی ہوں نا میں ایل ڈی میں ہی تھی اب مجھے پرسوں ہی ایس ایم ایچ ایس میں ہو گیا شفٹ پنک ہمیں ہاں میں ایل ڈی میں ہی تھی اس کے دو مہینے پہلے مطلب ایک مہینے پہلے اسی مہینے مجھے ہو گیا شفٹ
اچھا وہ اسی مہینے میں تھی اس کو آٹھویں مہینے میں بلڈ ہو گیا
ہائے ہائے ہائے اوپر سے آٹھویں مہینہ کرٹیکل ہوتا ہے
آپ کو پتا ہے اس کو کتنی پرابلم ہو گئی اس کو پہلے ایک بیٹ ہو گئی وہ بھی مر گئی آٹھویں مہینے میں بلڈ ہو گیا اس کی دوسری بیٹی ہو گئی آٹھویں مہینے میں بلڈ ہو گیا وہ بھی مر گئی پھر پھر پریگنٹ رہی پھر ٹیوب میں بچ گیا سرجری آئی تیسری تو بچا بھی نہیں ہے اب اللہ نے اس پہ رحم کیا اب آج وہ پریگنٹ ہے آج اس کا آ آج اس کا نواں مہینہ آیا آج
ا جھ ٹھیک ہے شکر اللہ اللہ
تھا تو آج اس کا نواں مہینہ آیا ہو
نہیں آپ آپ اپ ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے اگر نائنتھ منتھ ہے نا وہ پھر اس کو جلدی کریں گے
ہوں
اب کوئی پرابلم ایٹھ مہینے میں پرابلم ہوتا
دو بار ہو گئی نا اس کو پرابلم دو بار وہ پورا ایٹھ مہینے میں آٹھویں مہینے میں وہ پوری دن اس میں رہی ہڈی میں پہلے پندرہ دن پھر پانچ دن ہم گھر آئے پھر پانچ دن کے بعد پھر سے بلڈ ہو گیا پھر ہم پانچ دن کے بعد پھر سے گئے پھر ہم آٹھ دن وہاں پہ تھے آٹھ دن کے بعد آئے نکلا پورا مہینہ وہ ایل ڈی میں ہی
اھا وہ اسی اسی مہگی نہیں تھی وہاں اسی مہینے
ا مورک
اچھا ٹھیک نہیں میں پچھلے مہینے تک وہاں پہ دو مہینے میں نے وہاں پہ دیے پھر مجھے شفٹنگ ہوتی ہے تو اس اسی لیے مجھے اب میں دو مہینے میں ہوں ایس ایم ایچ ایس میں پھر مجھے واپس شفٹنگ ہوگی
ہ ابھی آپ ایس ایم ایچ ایس میں ہو ہاں
ابھی میں وہیں پہ ہوں
اچھا اچھا ضرورت
ابھی ہم ہاں ہاں ورنا ہے کیا اللہ تعالی بچ چاہے ویسے تو بٹ
چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے یہ ہم بولتے ہیں میری بہن بولتی تھی ایل ڈی کوئی نہیں جانا چاہیے اس خدایا رحم رحم رحم ال آج وہ پورا مہینہ الٹیمیٹ میں رہی
الٹیمیٹ جو میکینزم ہے نا وہاں پہ اور کسی ہاسپٹل میں نہیں ہے بہت وہاں پہ بہت اچھا ہے اب ہاں پہلے گندا ہاں وہ اب جو نیا اٹی بنایا ہے نا اب وہ صاف ہے بہت زیادہ اب وہ اچھا ہے اور وہاں پہ چوٹی وہی پہ ہوتے ہیں سارے بڑے بڑے ڈاکٹرس بھی وہی پ ہوتے ہیں ہمیں ہمیں وہ ہاں
یا ن معصو ا رہی جی
ہوں وہاں پہ ہے نا وہاں پہ جو جو ہم جو وہاں پہ دوسری ایچوڑی ہے نا وہ ہماری نیبر بھی ہے رخسانا ڈاکٹر رخسانا
رخسان سامی
ہاں وہ ہماری نیبر بھی ہے نا
جب میرے جب میں پیٹ سے تھی نا مجھے بیٹا جب میں بیٹے کے ٹائم جب میں پیٹ سے تھی میں نے اسی کے اس سے ایک کیا وہ تھی اس ٹائمپ قدل میں پھر جب دوسری بار میں گٹ رہی پھر تھی نہ ہوگا میں تیسری بار بھی ہوں نو گاؤ میں
ہاں وہ اصل میں ایل ڈی میں ہی ہوتی ہے نا اس کو وہاں پہ ہی روم ہے اوپر وہ اچھی یہ ہاں
وہ بہت اسی نے کیا نا ٹریٹمنٹ جب اس کو بلڈ ہو گیا نا ٹریٹمنٹ اسی نے کیا اس ٹائم اس کو اسی نے ٹریٹمنٹ کیا ہاں ہاں
وہ وہ میری نیبر ہی ہاں وہ میری نیبر تھی نا پھر اس کو ماما نے کہا اس کو پڑھاؤ میں جاتی تھی اس کے پاس ایک دو سال ایک دو سال میں نے پڑھا ہے اس کے پاس کیونکہ وہ ونٹرس اس کا مائکہ ہے یہاں پہ پامپور میں ہاں وہ ونٹرس ونٹرس میں آتی ہیں بیچ بیچ میں ادھر
اچھا اچھا ٹھیک
ونٹرس میں مگزمم ٹم ان کا آف ہی ہوتا ہے نا ٹائم ہو گیا کاٹ اف وہی سے میں یہیں سے کروں گی اب ٹھیک ہے آپ کے پاس ہے ٹائم
پھر سے کرنا
ہاں ہاں میں کروں گی یہاں او